اور
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام بھائی جان کہیے بھائی جان اور سب سب خیریت بھائی یہاں
جی بھائی جان سب کھے تھے بھائی جان آپ اپنا بتائیے آپ ا سب مصروف ہے
بھائی سب مشور بھائی جان کافی اچھا چل رہی ہے لائف
چ یہ س تو کافی اچھی بات ہے اور بتائیے کیا کھانا پینا کیا ہو رہا
وہی بھائی جان کھانا پینا تو دال چاول سبزی چوکھا ووکھا کھائے بھائی جان آپ کیا کیا کھائےیں بھائی جان
ہم تو کھائیں چاول دال پرول کا سبزی
بھائی یہاں تو کافی اچھا ہوگا بھائی یہاں
جی بھجان کافی سوادشٹ تھی اللہی یہ تو بات ہے
ہاں
اور نہیں بھائی جان امیجان آج بنائی تھی بھ جن آج میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو امیجان کھانا بنا رہی تھی تو اس لیے انہوں نے ہی اس بار آج بنایا ہے
ویسے کپڑے آپ خود پیستے ہیں کیا بھیا
نہیں بھائی جان ہم تو گھر تو کبھی اپنے سے کوئی بھی کپڑا نہیں دھوتے ہیں سب امی جان دھ لیتی
بھائی جان بنگلور بنگلور میں تھے
ہاں بولیے
بنگلور میں تھے تو نہیں دھ ہو رہے تھے
ارے بھائی جان تو بنگلور میں کوئی دھونے والا نہیں تھا اپنا کپڑا اس میں خود سے دھوتے تھے بھائی جان کی اپنا ستش کی
مجا آتا تھا بھائی
جی بائی ج کو کر م سبودور
آپ ہوسٹل میں رہتے تھے بھائی
جی بھائی
تو کافی جھگڑا جھگڑا اگڑا ہوتا ہوگا بھائی
نہیں بھائی ہم اسکول میں جھاگڑا کافی کم ہی ہوتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا
ہم لوگ جس بس اسٹڈ میں رہتے ہیں تو اس میں روز جھگڑا ہی ہوتا تھا ت دنڈلی
ہمارے ہاسٹل میں بچے کافی کم تھے قریب تیس سے پینتیس لوگ ہی تھے بھائی جان ہاسٹل میں
بھائی جان میرے ہاسٹل میں قریب دو سو بچے تھے
تو کو شکات
بھائی جان اگر آپ اس کے بیٹ سے اس کے بیٹ پہ چلے گئے تو اسی اسی کے لیے کمپلین کر دیتا تھا
جی بھائی جان ہوتا ہے ہم لوگ کے ہاسٹل میں اتنا نہیں ہوتا تھا بھ جان ہم لوگ کے ہاسٹل میں بچے کافی کم تھے تو سارے لوگ مل جل کے رہتے تھے بھائی ج
ایک ہی روم میں کتنے لوگ رہتے تھے
ہاں تین روم میں تو پورے لوگ سیکھ تھے بھائی جان سمجھے تین لوگ میں ہمارے اسکول میں بچے تھے بھائی جان لیکن ہسٹل میں کوم بچے تھے
ایک روم میں تین بچ تھ
نہیں بھائی جان ایک روم قریب بہت بچے تھے بھائی جان قریب نہیں بھی تو بہت تھے بھائی جان ب یہ گ کے یاد نہیں آ رہا بھائی جان لیکن پینتیس چالیس بچے تھے نا بھائی جان جن روم میں تین روم میں بڑھتا ہوا تھا مطلب کہ سینئر لوگ ایک روم میں مڈ جونیر ایک روم میں اس کے ب جونیئر ایک روم میں اس طرح سے ب
تو آپ سینئر تھے کہ جونئر تھے بھائی ہ
میری جو نہیں یہ بھائی چھٹی والی
تب تو کھانا اچھا ملتا ہو
جی بھائی جان پہلے جونیئر لوگ کو کھانا ملتا تھا پھر مڈ جونیئر کو ملتا تھا پھر جا کے سینئر کو ملتا تھا
ہم لوگ میں سب آ کو ایک ہی ساتھ ملتا تھا
ہم لوگ تین طرح کا کھانا ت مطلب ایک ہی سمے پہ نو بجے پھر اس کے بعد جب نو بجے بچے لوگ کو کھانا ملتا تھا نا تو اس کے بعد وہ لوگ جب کھا کے اٹھنے لگتے تھے تو پھر ہم لوگ جاتے تھے م فٹا ا ل سینر لوگ جاتے تھ بے تھھانا جز بنتا س
ہاں بھائی جان یہ بات تو ہے
ہاسٹل میں لیکن سب کھات کھاتا بہت چلائے
ہاں ہسٹل میں تو کھاتا بہت ہے کیونکہ وہاں پہ کہیں جانا ہی نہیں رہتا دن بھر روم میں ہی رہو گھر میں
جی بھ جن وہاں پہ آپ بہت زیادہ روٹی کھا سکتے تھے ہم جس میں رہتے تھے وہاں پہ لوگ سولہ سولہ روٹی کھاتے تھے سمجھے ب جی بھائی جان وہ بھی اچھا سبزی رہتا تو نبھائی جات اور سر ک پکتے تھے بھ جان تو اس د بوجن گٹا ہی دیتے
جی نہیں بھائین ہم لوگ میں چھ روٹی سے زیادہ دیتا ہی نہیں تھا
نہیں ب جانا ہم لوگ میں ہوتا تاکہ روٹی ہم لوگ لتے تھ بھجن کھانا ہمیں لوگ خود چلاتے تھے ہم لوگ خود مطلب کہ کھاتے تھے
نہیں بھائی جان ہم لوگ کھانا خود چلانے کے لیے نہیں دیتا تھا
ا بھائی یہ کافی عجیب تھا ہم ہمارے یہاں تھا کہ بچے لوگ آتے تھے کپڑے دو مطلب کہ بچے لوگ ہی کھانا لے کے بنتا تھا کھانا بچے لوگ کھانا لے کے جاتے تھے یہ
ہاسٹل میں سر رہتے تھے کہ نہیں
اتتے تو تھے اچ
ہم لوگ میں ہم لوگ بھی تین سر تین چار سال رہ سر رہتے تھے صبح میں ہی سب کو جگا دیتے تھے
ہمارے میں ایک ہی سر تھے جو ڈائریکٹر تھے وہ
صبح میں ہی اٹھا دیتے ہوں گے
جی بھ جان صبح میں اٹھا دیتے تھے لیک گارڈ ایک تھا نا بھ جان وہ بہت غلط گارڈ تھا بھائی جن کافی مارتا تھا تو وہ مطلب کہ کبھی کبھی پریشان تو کرتا تھا لیکن ہاں صبح میں جگ ج تھ بھائی لیکن کبھی کبار ایسا نہیں تھا نیند پوری ہو جاتی تھی
ہاں بھائی ج سنڈے کو تو کافی مزہ آتا ہے
ہم لوگ کو تو بھائی جان شنیوار اور سنڈے دونوں دن بجا
ہم لوگ کو بھی دونوں دن مزہ ہی تھا ٹی وی چلتا تھا بہت مزہ آتا تھا
جی بھائی جان ہمارے یہاں تو بھائی جان شنیوار اور شنیوار کو رات ب اور سنڈے کو پورا دن مزہ ہی تھا بھائی جان کوئی دقت ہی نہیں تھی
فلڈ نہیں تھا کیا بھیا
نہیں بھائی ج نہیں جو مطلب شہر والا ہاسٹل تھا وہاں پہ فیلڈ نہیں تھا لیکن جو گاؤں والا ہاسٹل تھا بھائی جان وہاں پہ کافی فیلڈ ہو گی تھی
اب آپ شہر میں ہی رہتے تھے نہیں
ہم شہر وال ل ہ اسٹنا کرتے گاؤ والال ت تو ہم چھوڑ دے
ہ بے تب تو اچھا ہے بھائی جان
گاؤں والی کافی دور پڑتی تھی میں تو ٹھیک تھی ہاسٹل میں چلتی تھی بائی جائ بس یہ جو اس سے ہم لوگ بہت جاتے تھے دور ہو گئی ت ب اچ اور بتائیے امی جانا ب جانو کیسے
سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے پریوار میں سب ٹھیک ہے بھائی جان
اسی بائی یہ سب خیریت ہے
ہاں بھائی جان خیریت ہی رہنا چاہیے دپ تو کافی زیادہ ہوی
انشاء اللہ تو کیلاائی ہےتی بتی
ضرور کھلائیں گے بھائی جان آپ کا پیمنٹ آ رہا ہے آپ کھلے بھائی
ہاں بھ جان میں بھی کہا تھا آئے تو
ک ایک بھی روپیہ نہیں تھا بلا ل ج
اب آ جائیں ہم کو لگا آپ ک لائیے گا آپ کو بولے تھے کہ آپ کو چاہیے ہوگا تو ہم سے لے لیں گے
ہاں بھائی جانا آپ آپ کال کر کے بلا پوچھ پھرایا کہ
ارے بھائی جان تو اس سے تھوڑی تھوڑی دیر پہلے آپ ہم کو فون کیے تھ بھائی جان اور ان شاء اللہ آپ کہس کہ مطلب کہ چاہیے ہوگا تو ہم سے لے لیتا سوچ کہ آپ کے پاس ہوگا تب نہ آپ بول رہے ویسے بھائی جان تو اب جانے والے تو شہر نہ تھا کیا ہوا کہیں نہیں گیا
ج جانے والے تھے گئے نہیں ہیں
کیوں نہیں کر
وہ بھائی جناب منع کر دیا آ جانے سے
ہاں
نہیں بھائی جان ایک اور بھائی جانہ نئی
پسے کا رہتا بھائی جان کھلائی ہے نا چلیے نا فلا دیجیے وہ الگ
کیا کائیے بھائی
ہوا ہی جو آپ کو تصویریں جس کے دلی تیں
کیا کھائیے گا بھائی
جو چیز کی تصویریں بھیجی گئی تھییں وہی چیز
بھائی جان پھر اتنا پیسہ کون دے گا بھائی جان
آے کھلائیے گا تو بولیے بھائی جان چھوٹا چھوٹا والا کھا کے چلا لے ارے اس میں ابھی سمئے ہے بھائی جان وہ آنے میں سمے نہیں تو سمئے نہیں رہتی تو ہم کیوں آپ کو پریشان تھ
پھر اس کو دینا پڑے گا نا بھائی جان میرا پیسہ
ہ بھائی چ م چلیے خر خدا حف بھائی
خدا حافظ انشاءاللہ